تو تو
ہیلو آ ہلو
ہیلو ہاں
السلام علیکم
السلام علیکم
السلام علیکم سلیم بھائی جان
افروج بھائی کیسے ہیں خیریت کت آ
الحمد للہ بالکل خیریت ہیں آپ سنائیے سب ٹھیک ٹھاک ہے
سب بڑھیا دراصل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں گھومنے چلا جائے کوئی ایسی جگہ جہاں گھومنا بھی ہو جائے اور اسلامی تاریخ کا تہذیب کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملے
بہت اچھا کیا بھائی الحمد للہ بتائیے
سب بڑھیا
اگر اسلامی پریٹن کی بات کریں تو اجمیر شریف سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے بھائی جان
ہاں ہاں میں نے بھی بہت سنا ہے وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے
ہ بھائی جان بہت روحانی ماحول ہوتا ہے دور دور سے لوگ دعا کرنے آتے ہیں وہاں کی فضا دل کو سکون دیتی ہے
انشاء اللہ ایک بار ضرور جانا ہے
اور اگر دلی جاؤ تو جامع مسجد دیکھنا مت بھولنا اس کی بناوٹ اور اتہس دونوں لاجواب ہے بھائی جان
جی جی اس کی تصویریں دیکھی ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے
حیدرآباد بھی اچھا ہے وہاں مکہ مسجد اور چار مینار دونوں دیکھنے لائق ہیں ساتھ میں حیدرآبادی بریانی کا مزہ ہی الگ ہے
بریانی کا نام سنتے ہی بھوک لگ گئی بھائی جان
ارے بھائی جان سفر کا مزہ ہی یہی ہے نئی جگہ نیا محول اور اچھے لوگ
ہاں صحیح فرمایا آپ نے ویسے آپ کا سب سے پسندیدہ اسلامی پریٹن استھل کہاں ہے کون سا ہے
بھائی جان میرے حساب سے اجمیر شریف وہاں جا کر دل کو بہت سکون ملتا ہے
اور اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو حض اور عمرہ بھی کریں گے ان شاء اللہ
آمین اللہ ہم سب کو مکہ مکرم کرے اور مدینہ منورہ کی نجارت نصیب فرمائے
امین یہ ربول علمین
تو پھر پلان کب کا ہے بھائی جان
ہ میں سوچ رہا ہوں اگلے مہینے چھٹی لے کر نکلیں پہلے اجمیر شریف پھر دلی کی جامع مسجد دیکھیں گے
بہت بڑھیا پلان ہے ٹکٹ پہلے سے بک کر لینا بھائی جان
جی جی بالکل ہوٹل بھی پہلے سے دیکھ لیں گے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو وہاں پہ جانے کے بعد کوئی دقت نہ ہو ہم لوگ کو
ہاں بھائی جان اور سفر میں نماز کا بھی پورا اہتمام رہے گا
جی جی ان شاء اللہ نماز اور دعا سب سے پہلے ہوگا بھائی جان
یہی اصلی برکت ہے بھائی جان
ٹھیک کہا آپ نے اچھا فی کرتے ہیں وہ تو گھومنے کی بات ہو گئی ہم لوگ تو گھومنے چلیں گے ہی چلیں گے اور اپنا ادھر کا بجنس کا بتائیے کیسا چل رہا ہے
انساء اللہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے
بھائی جان رکیے رکیے کچھ اور باتیں ہو جائیں ہیلو افروج میاں بھائی ہیلو
ہاں ہلو
بھائی جان رکیے تھوڑا اور کچھ بات کر لیا جائے
ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل
اور اپنا بزنس کے بارے میں بتائیے کچھ
ہلو
ہیلو
ہاں ہاں بھائی جان بولیے بھائی جان
بول رہے ہیں کہ اور بجنس وغیرہ کیسا چل رہا ہے
سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے بھائی جان
ہاں
اور بتائیے آپ کا کیا چل رہا ہے ادھر ابھی کا ادھر کا موسم کیا ہے
ادھر کام وہی ہے پانی وغیرہ تو گر نہیں رہا ہے کچھ دنوں سے اب پانی وغیرہ گرے گا تب تو ابھی تو بہن بال وغیرہ اور ادھر آپ کا بہن وغیرہ ہوا دھان کا
ضرور ضرور ضرور اب پھر سے چلتے ہیں وہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر گھومنے جانا ہے تو جیسلمیر بھی بہت اچھا جگہ ہے
ہاں
جیسل میر جو
ہم لوگ نکلیں گے ہی نکلیں گے ایک بار پہلے ادھر تو گھوم لیتے ہیں دللی وغیرہ وہاں پہ جامع مسجد وغیرہ گھوم لیتے ہیں
ہاں ہاں بات تو صحیح ہے بالکل بالکل بہت بہت اچھی جگہ ہے
ہوں
ہوں اور یہاں جیسلمیر کا خاصیت آپ نہیں جانتے ہوں گے تو جان جائیے یہاں کا کیا خاصیت ہے
ہاں ہاں بتائیے ضرور
یہ آ یہاں جو ہے نا سو پروگرام ہوتا ہے بڑا بڑا کاریہ کررم ہوتا ہے میں نےر ارس میلہ جو ہوتا ہے نا
ہاں
ارس میلہ کی طرح ہوتا ہے
اچھا
اور دونوں طرف سے مطلب اللہ کے رحم و کرم سے بہت اچھے اچھی گ بہت اچھے گاک آتے ہیں اور ان لوگ کو گائکی اتنی اچھی رہتی ہے کہ دوگولا دوگولا ٹائپ سے پروگرام ہوتا ہے اور وہ لوگ ہاں اور یہ ہر شکروار کو کو شاید یا منگلوار کو مطلب ہوتا ہے
ہاں
اور وہاں پہ میلا بھی لگتا ہے بہت بڑھیا بڑھیا گھریلو سامان بھی ملتا ہے ان شاء اللہ وہاں سے خریدا جائے گا
ایک دم ضرور چلیں گے تو خرید کر ہی آئیں گے
ہاں ضرور اب اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ تاج محل بھی آگرہ ہوتے ہوئے ادھر سے مطلب تاج محل بھی دیکھ کر اس کا دیدار کر کے اور گھر آئے
ضرور ضرور یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ تاج محل وہ تو میرے بھی من میں چل رہا تھا کہ گھومنے جائیں تاج محل
یہ میرے ذہن میں بہت دنوں سے تھا کہ ہم اپنے فیملی بچوں کے سھ بیوی بچوں کے ساتھ امی ابو کےاتھ جائ وہاں اور وہاں سے وہاں تاج محل کا دیدار کریں اور سب کو دیدار کروائیں اور اس کے بد گھر پن لوٹیں
بھائی جان مجھے بھی کہ لینا جب جاؤ گے تو ساتھ میں چلیں گے
بالکل بالکل بھائی جان بالکل
ہاں
بالکل بالکل آپ کو ہم ضرور آگاہ کریں گے اگر اپن اپنا گاڑی ہے اس کو ریزر ریزرو رکھے ہوئے ہیں اسپیشل جانے کے کے لیے ہی
ہاں
کیول تیل لگے گا باقی کچھ نہیں لگے گا
تب تو اور مزہ آئے گا پورا راستہ میں ہم لوگ سفر کا مزہ لیتے ہوئے چلیں گے ایک دم
بالکل بالکل بالکل
ہاں
اور بتائیے بھائی جان آپ کے گھر میں سب خیریت ہے نا
سب خیریت پائی جان اور امی ابو آپ کا کیسے ہیں
سب ٹھیک ہیں سب لاجواب ہیں اللہ کے رحم و کرم سے اللہ کے مہربانی سے سب کوئی اچھے ہیں ہم لوگ
اچھے ہی ہونا چاہیے ادھر بھی سب اچھے ہیں خیریت ہیں
بالکل بالکل بالکل اور کبھی کبھی یہی سوچے ہیں لائف میں ایک بار جو زندگی میں جو خواہش ہے نا اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بار مکہ مدینہ کا بھی دییدار کا کر لیں
اور ایک کیا بات کہ دی ہے سر آپ نے پورا دل کو چھو لیا ایک دم دل دیدار ہو گیا آپ کی زبانی سنتے ہیں مکہ مدینہ کا نام لیتے ہیں کیا استھل ہے ہم لوگ کے لیے وہ ہم بھی چلیں گے آپ بس ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا جہاں بھی آپ جائیے گا
بالکل بالکل اور اسلامی پریٹن جو ہے نا وہ اس کے ہر ایک اتہاس کو بھی جاننے کا موقع ملے گا جتنا بھی اسلامی پریٹن اسھل ہیں وہاں جانے سے جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں اتہاس کا بھی پتا چلتا ہے
ہاں
آج کے یوا پیڑھی جو ہے نا سو اسلامی جگہ اسلامی تاریخ کو دھیان میں نہیں رکھتے ہیں
ہاں بھولتے جا رہا ہے
ہاں گھومنے پھرنے سے ہوگا یہ کہ بہت مطلب مزہ بھی آئے گا جانکاری بھی بڑھے گی
دل کو سکون بھی ملے گا
بالکل بالکل اور ادھر ادھر اور گھومنے کا جگہ ہے ادھر سے اگر تاج محل کا دیدار کرتے ہوئے آئیں گے تو اگر بہار سے ہوتے ہوئے آئیں گے ساسارام بیچ میں پڑتا ہے
ہاں ہاں
ساسارام میں ہے شیر شاہ کا مقبرہ مقبرہ کا بھی دیدار کریں گے
ایک دم بھائی جان ایک دم ضرور
بالکل بالکل
ہوں
اور سوچ رہے ہیں مکہ مدینہ جانے کا جو ہم لوگ کا پلاننگ ہے
ہاں
وہ ہم لوگ اگلے سال اس کو جو ہے نا اس پلاننگ کو پورا کرنے کے لیے
ہاں
میں نے مکمل کرنے کے لیے اس پلاننگ کو مطلب زور شور سے لگے ہوئے ہیں ہم لوگ بس اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا پیسہ ایک اکٹھا کر رہے ہیں اپنا بزنس بڑھا رہے ہیں تاکہ بجنس بڑھے کچھ پیسہ کا اللہ کے رحمک کرم سے کچھ پیسہ کما لے اس کے لیے ویزا پاسپورٹ بنوانے کے بعد پھر ہم لوگ نکلیں گے
ہاں بھائی جان ہم بھی تو ابھی بجنس پہ دھیان دیے ہوئے ہیں اپنا بزنس کو بھی آن لائن کے تھرو بھی بیچ رہے ہیں
بالکل بالکل بہت اچھی بات ہے
میرا بزنس ہے وہی بریانی کا
ارے واہ واہ یہ تو منہ میں مطلب پانی آ گیا بھائی جان
ارے آئیے میرے ایریے طرف آئیے آپ وہ بریانی کھلاتے ہیں پورا ایک دم مزہ آئے
ضرور ضرور ضرور آپ کے آپ کے ایریا طرف ضرور تشریف رکھیں گے ہم ابھی کبھی میرے چھیتر آئیے تشریف رکھیے آپ کا خیر مقدم ہوگا یہاں اور جو یہاں پہ
اگلے منتھ میں سوچ رہے ہیں ادھر آنے کے لیے
اور یہاں پہ جو روح روحانی آب و ہوا ہے نا ہم لوگ کا چھیتر کا وہ اللہ کے رحم و کرم سے بہت ہی خوبصورت درشیہ ہے یہاں یہاں کا آب و ہوا بہت ہی بہت ہی شاندار ہے لاجواب ہے
ہاں بھائی جان
پہاڑی ہے جنگل ہے پیڑ ہے جل پرپات ہے اوپر سے پہاڑی سے پانی آتا ہے یہ سب دیکھنے میں جو ہے نا لگتا ہے کہ اللہ ہی اللہ نظر آ رہے ہیں چاروں
سکون ہی سکون ہے سر چاروں طرف
بالکل بالکل
ابھی ہم نے جب سے آن لائن یہ شروع کیا ہے مطلب میرا بزنس جو تھا آف لائن میں تھا ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان ہاں
تو جب سے میں نے اس کو آن لائن شروع کیا آڈر لینا
بالکل بالکل بھائی جان
تب سے میرا بزنس میں بہت ہی گروتھ ہوا ہے
چلیے چلیے سب اللہ کا رحم و کرم ہے وہ آپ کو برکت دیں گے